اللام علیکم
السلام علیکم اور سب کرے
بتری
اھر تو سب لوگ ٹھیک ہے
الحمد للہ ہر چیز میں اردو یوز ہے مطلب کمیونیکیشن تو کچھ بھی کر سکتے ہیں
ہوں پہلے آواز کلیئر لاؤ اپنی
ہلو آواز آ رہی ہے جی آپ کو ہلو ہلو ہیلو میں ٹیسٹینگ
اب اب آئی اب آئی یہ ہو کیا جاتا ہے پرابلم بتاؤں ذرا سا
پرابلم پرابلم یہ ہے کہ کنٹینیو میری وہ میرے اندر کی آواز اندر باہر کی آواز باہر مسئلے کے بعاز مسلے میں جنم تتھی کیا ہے اپنی جنم تتھی جو تمہاری ماں کی ہے ارے یہ بنا بعد کی جنم تھی آ تھی
اچھا اچھا یہ بتاؤ کہ آج کل کچھ الجھن میں چل رہا ہو کیا
ہوں الجھن دیکھ لو رات کے گیارہ بجے یا ایک بجے یا دو بجے بندہ بیٹھا ہو جھن نہیں ہے ہاں جی ہاں جی آواز آ رہی ہے
پریشان لگ رہا ہے ہو کھ ال الجھن میں ہو کیا
نہیں تو بولج ن گ بس اگھی نہیں نک ج نہیں تو کچھ نہیں
کون والی گھیھی
ہوں گتی گتی پلک پلک گتی گتی
پلک گھی تمہاریے دیکھا ہے میں نے پلک گ دوبارہ بات ہوئی تمہاری فرینڈ سے تمہاری
نہیں ان کر نہیں نہیں اب آپ بالکل بھی اس بات پہ دوبارہ بات نہ کریں ورنہ دومہارے اتنا گلوز کر دوں اتنا گلوز کر دوںا کلوز اپ کرتے کرتے تھک جاؤ گے آپ
تم کلوز کر دو گے مجھے بلاک کر دو گے
نہیں نہیں کلو ہو جب کلو جب مطلب کلو ج دیکھا تو سنا نہیں
جی سنا میں نے جی سنا
ہ تو پھر وہی کرو ج ہوتےا
اچھا نہیں کرتی آج کے بعد ایسا کوئی چپ پیک نہیں کروں گی رائ
جی
اور بتاؤ
ہوں بس بڑھیا اپر ا کش کر بہت بڑھیا جی اللہ کا شکر ہے ابرے کو کرم ہے
کوئی اچھا سا شعر سنا میرے لیئے میری تعریف میں
آکاش کا سونا پن جلح میرے جین پائل چھن گ ت تم آ ج ا
جی
نہیں ریت ہممر کر ہ ٹھ ج
میرے گیت بدل دو ا وہ ٹھوں سے جھ ل تم میرے گیت امر کر یہ گانا کرو کیا
ہاں جی ہاں جی مھچ
امر کیسیی ب ہ ن چ و کا ہو بندھن کہ والال
ہ بالکل بالکل بالکل جب پیار کرے کوئی بس تو کھیتی بل من
من ہاں
یہری ا
میری
ہ ج د دری ہ چو ا چھ ب ت ن پور
ایک بات بتاؤ پوچھو پرس نر سا کوشن آ جس کال کو سن کر کہ سب حیرت میں رہ جائیں گے مزہ آ جائے گی
جی
کبھی ہماری بات نہ ہو سپوز دیٹ اتنی کلوز ہے نا آنے والے فیوچر نہیں ہوگی جینون سی بات ہے کم ہو کیا چیز مس کرو گے میرے بارے میں
بس میں سے نہیں کر رہا گا کیک سوچے کیا جا سکتا ہے جسے کچھ بھی مس نہیں کیا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا
کچھ تو ایسی چیز یاد آئے گی نا
جس دن یاد آئے گی اس دن ڈائریکٹ کال آئے گی اور نہیں آئے گی تو سمجھ جا یاد ہی پا
نہیں آئے گی تو کیا سمجھوں گی
نہیں آئے گی تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بات ہی نہیں کر رہا ہ یہ بات یہ یاد ہی نہیں کر رہا
اچھا
ہر یاد کے پیچھے ایک بات رہتی ہے ہر ایک بات کے پیچھے ایک یاد رہتی ہے
ہوں
پت م تو م گ
ہاں
سمجھ میں آیا
سمش
ہوں کیا
طبیعت ٹھیک ہے دماغ ٹھیک نہیں ہے دل ٹھیک نہیں ہے
ہوگا بھی نہیں
دل اور دماغ میرا کم کام کر رہا ہے
ہوں کوئینے سا رہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان شاء اللہ یہ چیزیں تھا کب یوز کرنی چاہیے ج ٹارگیٹ ٹارگیٹ تو ممڈن بھی ہو جاتے ہیں پولوں پہ
کیا ہے اس کا کیا ابھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے یہ بات ارے جنرل سے بات ہمیں کرنی چاہیے نا
ج
اچھا اور بتا ڈالو
آج بڑے کدھر میں
ہوں
آج بڑے ب وہ ہیں نہیں آج بڑے میاں تو ہے بڑے مں آپ کے
میرے بڑے میاں کمرے میں بچوں کے ابا جو ہے باہر چھوڑ دیا گیارہ بارہ بجے سے لوگ کرکٹ اس اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر مجھے وہاں سےھگاتے ہیں کہیں گے جاؤ بچوں کے پاس بیٹھ جاؤ اکیلے تو کھیلیں گے نہیں وہ جا کے سو گئے ہوں گے آفس میں بتا رہی آفس میں یا سی سی ٹی وی سے دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ میں بیٹھی ہوں وہاںہ بھی کیمر لگا یا سو رہے ہیں اوکے سورن ہوں
س یہح رپورٹ ہےا تمہارے بچے یار بہت اچھی بات بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے ایک کو ڈاکٹر دتا
ایک چیز بولو ایک اچھائی بچوں کے باپ
ہوں ہوں
بہت اچھے فادر ہیں ہ
ہاںلہ مجھے اچھ ہے بھرپور آیش کوئی م
ا ہاں
اچھا بت اپنے بھی ہے بران اپنے بھی میرے یہ پ نہیں ہ ایک تو دیکھ نا گ
ھم
ایک ہ ایک گھنٹے میں ککے چڑ لتا مزہ آ
مزہ آ گیا صحیح بتا رہی یار اتنا مزہ آ گیا مجھے میں کیا بولوں
ہاں تو یہ بڑک تو میں مجے گئی ن
آواز دب گئی کسی نے دبا لیا تمہیں
کوئی محنت کرے گا تو مزہ نہیں آیا
ا ہ
ب تھا
تمہاری آواز دب رہی ہے کینسل ہو جائے گی ٹھیک ہے
پڑی اڑتیی تو نہیں بڑ گئی کیا
ہوں
ڈان پا بھی نکالنے کے
ہ بھ روم میں ہو کیا
نہیں تو
اے سی چلا رہا ہو نا پنکھا چل رہا ہے کیا
ہ سہی
آواز نہیں آ رہی ہے
نہیں یار ابھی تو ٹھیک ہے کیسی بات کر رہا آپ مجھے تو بڑھیا والی آ رہی ہے
میں نے نہا وہ جو ایک دن میں نے چکن کی تم تو دیتے ہو میرا اسٹیٹس ایک بھی تم نے کپڑے آڈر نہیں اپنی وائف کے لیے کرنا ٹھیک ہے اور ایک میرے لیے بھی کرنا پہلے میرے لیے کرو گے کے بعد وائف کے لیے کرو گے مجھے وائٹ والی فراک ت تومہیں د ایک چکن کی وائٹ والی فروک تھییکا ایک نہیں دیکھا ویڈیو
تو لڑکی جو پہمتی ہو
میں بھیجوں گی نہیں وہ والا نہیں وہ تو مہنگا ہے یار وہی تو لینا تھا مجھے وہ اکیس سو کا ہے میرے لیے تو دو ہزار کا پڑے گا جو میں نے اونلی فراک ہے کوٹ پ پیور کن پورا ہیوی ورک ہے وہ ا تھرٹین ہنڈریڈ کی پڑی ہے مجھے اب اس کا پلازو نیچے لینا پڑے گا تو ممی نے کہا لے لو میرے اکانٹ سے پیسے کٹا دو میں نے پھر دھڑک سے کٹوا دیا موقع پہ چوکا مار میں توھر شکیل نے بھی کل میرے اکاؤنٹ میں ڈال بولے تم فراک کے لیے کہہ رہی تھی میں نے پہلے یہی ممی نے کہا اپنے میاں سے بولو نا آئے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ دلا دیجیے نا تو بولے آج تو میرے پاس پیسے نہیں خیر پیرے ممی کی اس سے آرڈر کیا میں نےھر کل انہوں نے مجھے ففٹین ہنڈریڈ میرے اکاؤنٹ میں ڈالے بولے کیا لینے
ن کون کونتار یہم کر ایک کال کر لو
چلو ٹھیک ہے میں ابھی تم کو پانچ منٹ میں کرتی ہ اب بھی دو منٹ میں کرتی کال بیک اوکے اللہ حافظ